آم اور مپل برتا
ہلو السلام علیکم
جی کیسے ہیں آپ
ہاں جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہو
جی الحمد للہ اور آپ خیریت ہیں
آپ کی بات نہیں آ رہی صحیح سے
ا میری آواز آپ کو کلیئر نہیں آ رہی ہے
نہیں نہیں
اچھا ایک منٹ کیا
ہلو
ہاں جی آ رہی ہے اب
ہاں ہاں جی آ رہی ہے جی کیسے ہو اچھے سے ہو
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اچھے ہیں آپ بتائیے کیسے ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے اچھے سے
جی جی امی ابو الحمد للہ اچھے ہیں وہ لوگ بھی آپ کے گھر پہ کیسے ہیں سب لوگ
بس الحمد للہ ٹھیک ہے سب لوگ
چلیے ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ کا کرم سب پے بنا رہنا چاہیے
اچھا امی جی کیا کر رہے وہ
ہاں ہاں ابھی تو فی الحال کچھ نہیں کر رہی ہوں بس بیٹھی تھی آپ بتائیے موسم کیسا ہے وہاں پے
موسم تو بڑا سہانا ہے آج
بارش ہو رہی ہے آپ ک ادھر
نہیں بارش تو نہیں ہو رہی ہے بٹ ابھی موسم اچھا ہے ٹھنڈا موسم ہے زیادہ گرمی بھی نہیں ہے
موسم کیے بٹ وہ مثالی گرمی ہے گرمی ہے
آج کل تو زیادہ ہی گرمی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہم پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں نا اسی وجہ سے اتنی گرمی ہو رہی ہے اور یہ جو پھل ہے مطلب مطلب وہ پیڑوں پہ ہی پک جاتے ہیں اسی لیے کیونکہ جو ہم پیڑ پودے خود ہی کاٹ رہے ہیں اور خود ہی سزا بھگت بھگتے ہیں نا
جی جی بالکل آپ نے صحیح بولا ہے یہ جو سہر بنانے کے چکر میں ہی جو پیڑ پودے کاٹتے ہیں اس سے بہت سی ہوا جو ہمیں ملتی ہے ہمارے باڈی کے لیے تو یہ شہر بنانے کے چکر میں
جی یہ تو ہم خود ہی کر رہے ہیں جی
جی صحیح بول رہے یہ تو خود ہی کر رہی ہے
آپ کی بات صحیح نہیں آ رہی ہے
میری آواز کلیئر نہیں آرہی ہے آپ کو
نہیں نہیں
اچھا ایک منٹ رکئے گا کٹ مت کریے گا
اوکے اوکے کوئی بات نہیں کوئی بات ہلو
ہیلو
ہاں جی جی
جی آ رہی ہے آپ کو میری آواز اب
ہاں ہاں اب آرہی ہے اب آرہی ہے
چلیے بولیے
ہاں آپ موسم کے بارے میں بات کر رہی تھی
جی موسم کے بارے میں بات کر رہے تھے موسم تو بہت اچھا ہے بارش ہوتی ہے تو ماشاءاللہ اور اچھا ہو جاتا ہے موسم بٹ ابھی اللہ کی رحمت نہیں برس رہی ہے جب بھی برسے گی تو اور ہی خوشنما ہو جائے گا موسم
جی جی ابھی تو موسم ٹھنڈا ہی ہے میں نے میں نے جو بول دیا نا یہ گرمی اس لیے ہے کہ کیونکہ جو ہم پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں اسی لیے گرمی اتنی بڑھتی ہے دن بہ دن
ہاں یہ بات
اگر ہم کاٹ لیں بھی تو اگر ہم کاٹ لیے بھی تو دس اور پیڑ اگانے پڑتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے خالی پیڑ کاٹتے ہیں اسی لیے یہ سب ہوتا ہے
کرتے ہیں اگانے کے لیے تو ایہہ جو کہ کاٹ دیں تو لگانا بھی چاہیے ہر کسی کو لگانا چاہیے پر جو درخت تو لوگ کاٹ دیتے ہیں تو وہ لگاتے نہیں بس کاٹتے بس ہیں درخت کو اور جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ درخت تو کافی اچھی ہوا دیتی ہے ہمیں چھاؤں دیتے ہیں بہت سے ہمیں فائدے ہوتے ہیں ایسے درخت تو ٹھیک اور شہر بنانے کی چ گھر میں ہی یہ درخت کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہ لوگ
صحیح بات ہے
اور سٹی بھی خوب خوبصورت بناتے ہیں کہ اگر درخت کٹیں گے تو خوبصورت ہوں گے بٹ یہ نہیں سوچتے آکسیجن لیول ہمیں کتنا مطلب لینے میں بہت دقت ہوتی ہے جب ایسے درختیں کٹتی ہیں تو
ہاں یہ بات تو صحیح ہے آج کل تو سٹی میں کوئی پیڑ نہیں دکھائی دے گا آپ
جی بالکل نہیں دکھ رہی ہیں اور اگر دکھیں گے بھی تو مشکل سے ایک ہی دو ایک ہی دو پیڑ دکھیں گے اور اگر یہ شہر سٹی سے اگر باہر چلے جاؤ تو وہاں کافی پیڑ دکھتے ہیں تو وہ سٹی سے وہ آؤٹ وہ آؤٹ پڑ جاتے ہیں تو وہاں پاس تو دکھتے ہیں کیونکہ وہاں پاس کوئی سٹی ہی نہیں ہے وہ پھر قصبے میں آ جاتے ہیں وہ چیز
آج اسی لیے تو شہر میں اتنی گرمی ہوتی ہے اتنا اتنی بدبو آتی ہے آپ سب کو تو پتا ہی ہوگا
جی جی بالکل تو آئیے موسم بھی ٹائم ایسا چل رہا ہے کہ ما گرمی تو پوچھے مت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور گرمی بھی ایسی والی ہوتی ہے جو باڈی کو چپ چپی کر دیتی ہے بو وہ والے گرمی ہوتی ابھی تو دھوپ رہ
ہاں شہر میں تو ہم ہوا بھی سب سب کچھ گندا ہوتا ہے ہوا بھی گندا ہوتا ہے کیوکہ گاڑیوں کا دھوا اتنا ہوتا ہے جیسے دھول ہوتی ہے
ہرجگہ کئی بس
ہاں دول ہوتی ہے وہ بھی ہم خود ہی کر رہے اور یہ جو سانس نہیں لٹ پاتے پھر چھاتی خراب ہو جاتی ہے پانی میں کوڑا کچرا ڈالتے ہیں وہ پانی گندا ہو جاتا ہے پھر وہیی پ پانی پی لیتے ہیں ہم
بارشوں میں ہم کو خود کی احتیاط کرنا چاہیے بارش میں پانی مطلب مل جاتے ہیں تو بہت پانی بہت زیادہ ملاوٹ ہو جاتی تو گندگی پن گندے پانی انے لگتے ہیں تو ہمیں ایسا کیا کرنا جی ہمیں مطلب بوائل کر کے پینا چاہیے اگر اپ کے گھر میں ارو ہے تو ارو لیجیے ہرو نہیں ہے تو پھر بوائل کر کے پیجیے پر اپنا مطلب اپنی خود کی کیئر کرنی چاہیے ایسے میں بیمار سوچو بچ ے سب سے زیادہ سب سے پہلے تو شکار بچے ہی ہوتے ہیں بچوں کو سب سے زیادہ نقصان کر ایسے پانی تو تو جو بارش جو بارشوں میں پانی ہوتے ہیں تو انہیں ہم سب سے پہلے خود کو بھی احتیاط کرے اور لوگوں کو بھی یہی سمجھائے اور بتائیں کہ بارشوں میں پانی کا ہاں جو بھی ہے اپن مطلب خود کی کیئر کر چکے بوائل کر کے پیے ارو کو پیے اور ایسے برسات میں باہر کی چیزیں بھی نہیں لین چاہیے کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹ وسٹ رہتے ہیں
جی اپ کی بات تو صحیح ہے مگر ہمیں کیٹ کی ضرورت کی نہیں پڑتی مگر نہ بوائل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے مگر یہ ہم ہم جو ہم جو خود ہی کر رہے ہیں کوڑا کچرا ڈالتے پانی میں وہ کرتے اور پھر پھر خود ہی بوائل کرنا پڑتا ہے اور کیٹ لانا پڑتا ہے وہ یہ
اور اج کل تو ایسا چل گیا کہ جو سوچو کہ وہ جو واٹرملن ہوتے ہیں جو باہر کے مطلب بوٹل میں جو پانی ملتے ہیں ارو کے اس کو لے کے پلو تو اج کل اس میں بھی ایسے ایسے ایسڈ وغیرہ کی اس میں وہ ا رہی ہوگی نیوزز تو آپ بھی سنتے ہوں گے تو بہت زیادہ پانی کا بھی بہت اتا ہے کہ مطلب پانی کی جگہ ایسڈ ڈال دیتے ہیں جس سے لوگوں کی بھی طبیعت بہت زیادہ ابھی حال ہی میں ایک لڑکی کے ساتھ
جی جی جی یہ بات تو صحیح ہے
تو باہر کبھی پانی پینے سے اب ڈر ہی لگتا ہے اپنے خود کے مطلب گھر کے بوائل کہ پانی ارو کا پانی پیے تو وہ زیادہ بیٹر ہے
جی جی یہ بات تو صحیح ہے
اگر ہم کہیں گئے ہیں یا پھر کسی گھر گئے ہیں تو وہ الگ بات ہو لیکن اب جب کہیں گئے باہر تو اپنا پانی خود لے کے جائیں کیونکہ اج مارکیٹوں میں بھی کسی پر بھروسہ کرنے لائق نہیں کیسے کیا بیچ رہے ہیں اج کل میا ملاوٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز میں ملاوٹ کرتے جاتے ہیں کھانے پینے میں ہر ایک چیز میں ملاوٹ
اسی لیے تو اسی لیے تو گھر کا کھانا کھانا مطلب پڑتا ہے جو باہر کا کھانا کھاتا ہے وہ جنک فوڈ ایسٹرا کھاتی ہے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتے ہے اسی لیے گھر کا کھانا بہتر ہے
گھر کا کھانا بہت ہی بہتر ہے بہتر نہیں بہت ہی اچھا ہے ہم گھر کا کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں اس سے بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں باہر کا کھانا کھانے سے ہمیں نقصان بھی بہت ہوت تو اس میں اتنے سارے سے مس لے ملے رہتے ہیں وغیرہ چیز ملے رہتے ہے بٹر ملے رہتے ہے بہت س چیزیں ملے رہتے ہیں جو ہاں جو مجھے کھانے میں تو بہت ٹیسٹی لگتے ہیں جی اس میں ذائقہ بہت ہوتا ہے بٹ نقصان بھی بہت زیادہ کرتا ہے اور گھر کے کھانے میں کیا رہتا وہ ہم خود دیکھ کر ہی بناتے ہیں سمجھ کر بناتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا کیا چیز ڈالنی ہے کیا نہیں ڈالنی ہے تو ایسے میں زیادہ تر گھر کا کھائے تو زیادہ بیٹر ہے
جی جی جو جو باہر کا کھانا ہوتا ہے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے آپ
جو بالکل بالکل صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا نقصان دایک ہی سے ہوتا ہے
گھر کا کھانا ہوتا ہے وہ بہت ہی سواد ہی بھی ہوتا ہے اور وہ صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے
جی جی اور زیادہ تر تو اپن کو ہری سبزیاں کھانی چاہیے جس سے مطلب ہمارے باڈی کو بھی صحیح لگے اور ہمیں انگ چل کے کوئی بیماریاں نہ ہوں کیونکہ آج کل تو آ دیکھ رہے ہیں سب چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے
یہ تو یہ تو ڈائٹ پہ چلنا مطلب پڑ رہا ہے ٹھیک ہے
نہیں ڈائٹ نہیں وتھ اوٹ ڈائٹ بھی اپن مطلب کھا سکتے ہیں اور ایسے میں نا کہ مطلب گھر کے کھانا کھانے سے نا زیادہ اچھا ہے ہری سبزیاں کھائیں گے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا ہمارے آنے جو بیماری آج کل جو بڑھ رہی ہے وہ ہم ان کو روک سکتے کیونکہ آج کل تو ہر چیز میں ملاوٹ ہے تیل میں دیھکیئے ملاوٹ ملم تو آج کل کھانے کی چیز میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے جو بھی جو بھی جو بھی چیزیں اگا رہے ہیں سب مطلب انجیکشن وغیرہ سب دوارا جیسے اگا رہے ہیں تو ہم باھر سے چہ خود ہی ایسے ایسے کم کرے کھانا کیا آ گے چل کے مجھے کوئی بیماری نہ ہو یا کوئی دقت نہ ہو
ہاں ہاں اللہ نے تو سب سے اچھی قدرت بنائی ہے مگر جو ہم کر رہے ہیں وہ خود ہی کر رہے اور خود ہی سزا بک بھگتتے ہے جیسے ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں وہاں پانی پی لیکے وہ وہ سوادش بھی ہوتا ہے اور صاف بھی ہوتا ہے جو یہاں کا پانی ہے شہر کا پانی ہے ہمارے گاؤں کا پانی ہے وہ اتنا گندا ہوتا ہے م تم منہ بھی نہیں دھو سکتے اس سے
بالکل بالکل سہ
مگر وہ مگر مگر یہ تو ہم نے خود ہی کیا نا
ہوں
یہ تو ہم نے خود ہی کیا ہے جو اللہ نے قدرت بنائی ہے وہ مطلب اس کا پانی مطلب بہت ہی سوادش بھی ہوتا ہے اور صاف بھی ہوتا جو ہم ان نے خود ہی کیا تو ہم خود ہی سزا بھگتے ہیں نا
جی جی آج کل پانی میں بھی ایسے کچھ ملاوٹ کر دیتے ہیں کہ تھوڑا پانی پینے میں بھی برساتوں کے پانی میں پتا نہیں کون سی کیمیکل وغیرہ ڈال دیتے ہیں مطلب جو گندگی رہتی تی ہیں آج کل کے نالے والے کے پانی سب جو آتے ہیں سپلائی ہر جگہ ہوتی ہے تو سب ملاوٹ ہو جاتی ہے اس میں تو اس میں بھی ایسے کیمیکل ڈال دیتے ہیں کہ جو سپلائی ہو رہی ہے وہ گندے پانی کو مطلب آ ہٹا دیا جائے بٹ پانی تو اس میں اس میں مطلب اس میں خوشبو وغیرہ تو رہتی ہی ہے
جی جی آپ نے تو صحیح بات فرمائی چلو آپ آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہاں اللہ حافظ
جی مجھے بھی اللہ حافظ
اللہ حافظ اللہ حافظ